السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھا اچھا اب ٹھیک ہو گھر پے سب ٹھیک ہے
ہاں شکر الحمد للہ اپ سب ٹھیک ہو
ہاں سب اچھے سے
با پاپا ٹھیک ہے نانی ٹھیک ہے
ہاں سب اچھے سے زرا جان ٹھیک ہے اچھے سے
زارا جان رو رہی کب سے
کیوں وہ کیوں روتی رہتی ہے کھالی میں نے جب بھی دیکھا وہ روتی رہتی ہے
وہ پتا نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے مجھے سمجھ ہی نہیں اتا ہے لیکن اج کل یے بیمار ہے اسی لیے
ہائے ہائے ہاے کیا ہوا اسے
اس کو لوز موشن ہوا تھا الٹی ارہی تھی
ہاں ہاں
پے لیے ہاسپٹل ابھی تھوڑی سی فارق ہے لیکن اب لوز موشن نہیں رکے ابھی
سردی لگی تھی
شاید سردی بھی لگی تھی لیکن اس کو دانت بھی آ رہے اس کی وجہ سے بھی مت ہوگا ہاں ہاں ابھی کھائے
ہاں کھانا کھایا بس اب میں کچن دھو رہی ہو
اچھا ٹھیک ہے کھانا کیا بنائے شام کے لیےکیا بنائے سبزی
ہم نے بنایا سگ پمکین اور دال
ہوں میں نے کوئی دیکھا صاف صاف کر رہا تھا وہ کون تھا
ہاں وہ یے پاپا کا فرینڈ تھا کوئی
سب ٹھیک
ہاں
اور وہ کہاں ہے آپ کی بہن
وہ اندر ہے
اچھا کام کیا ختم
نہیں میں کچن دو رہی ہوں میں نے کچن کا سارا سامان نکالا ایک سائڈ وہاں سے دو رہی ہوں کھانا بنایا کھانا بنانے کے بعد میں روز دھوتی
اس میں تو وقت لگا ہی رہتا ہے
ہاں وہ کہاں ختم ہوتا ہے
دن بھر ایک ایک انسان آنا چاہے کچن میں دن بھر
ہاں ایک بار کچن میں جاتے ہیں نا پھر کچن سے باہر ہی نہیں نکل پاتے اس لیے میں پہلے میں وہاں سے رومس کا کام ختم کرتی ہوں پہلے سارا پھر جاتی ہوں کچن میں پھر کچن میں صبح فھر شام تک نہیں نکل برابر بارہ بجے تک بارہ بجے میں سونے جاتی ہوں
آ وہ مبارک آپ کی شادی طے ہو گئی ہے
ابھی تو انگیجمنٹ ہی طے ہونے والی ہے شادی کہاں ہوگی
وہی نا رشتہ ہو گیا ہے نا
ہاں چلو السلام ویسے آپ
نہیں ہاں مجھے تو ریسینٹلی پتا چلا لیکن پھر بھی دس پندرہ دن ہو گئے دس پندرہ نہیں دس بارہ دن ہو گئے
تب سے کیوں نہیں بولا مجھے نہ کول کی ہاں وہی
تب سے میں نے آپ کی آپ کی بہن کو بولا نا میں نے تب سے
اچھا ٹھیک
اور کیا کرتا ہے آپ کے ہسبینڈ ہونے والے ہسبینڈ سوری اچھا کہاں پے
اوکے اسکول میں پاٹشالہ
اور کون کون ہے وہاں پے
مطلب اس مہان نند دو ہے دونوں مجھ سے چھوٹی ہے ساس ہے سسرے ہے
اچھا ٹھیک کہاں پے رہتے ہے
کہاں پر
پاپور میں
ہاں
پھر تو آپ میرے سائڈ سے ہی آئی ہو نزدیک مجھے
ہاں اور کیا
ماجم سے ہیں نا پاپور نزدیک
ہاں یہاں سے بھی تو پاپر نزدیک ہے یہاں سے کہاں دور ہے
ہاں وہاں سے میں بول رہی ہوں مطلب یہاں سے
ہاں ہاں محبوب نگر سے تو نزدیک ہی ہے چلو اچھی بات ہے میں نزدیک ہی آئی
اور کیا اور سناؤ
بس ٹھیک ہے سے میری کمر ہی کچن صاف کرتے کرتے
آپ کی تو کچن صاف کرتے کرتے میرے تو ایسے ہی دیری ہو گئی
میری تو سب جکنا پڑتا ہے نیچے کے ٹائرنس بھی دھونے پڑتے ہیں
ہاں
اس سے کمر ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے
اور کیا مجھے کمر میں اتنا درد ہے میں بولی میں کیا کروں گی
آپ کو پتہ ہے یہاں پے ہمارے جو نیبرس ہیں نا مطلب وہ کام نہیں کرتے کچھ مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کیسے رہ پاتے بنا کام کے
ہمیں بھی میرے سسرال سائڈ سے کوئی نہیں کرتا ہے کام ایسے جیسے ہم پتہ نہیں
اگر آپ ویڈیو کال کرو گے نا مجھے کہو گے ایک ٹائلس میں کیا ہوا یے تو اتنے صاف ہے آپ کیوں یے دھو رہی ہو
ہمیں کہاں آتا ہے ہمیں پھر بھی ہونا چاہیے صاف
ہاں
میرے سسرال میں دو تین جب میں گئی نا گھر پچھلی بار یے ڈیلیوری کے بعد
ہاں
وہاں پے میں دیکھا ہمیں ایک کھڑکی ہے کچن میں اوپر سے
ہاں
وہ اتنی گندی ہو گئی تھی وہ مجھے چھم چھم سے دھونی پڑی اللہ کی قسم شیشے پھر ایسے لگ جیسے کھانا کیسے نیچے بند ہو جاتا ہے مطلب رائس کوکر میں کیسے نیچے جو کھانا پھر لگتا ہے وہ کتنا بند ہو گیا ہوتا ہے اتنا بند ہو گیا تھا اس کو میں اس شیشے کو پھر وہ مجھے اسٹیل سے دھونا پڑا
ہم تو روز ہی اس سے گیس دھوتے ہیں ٹائلس دھوتے ہیں جب اگر وہ کام بھی بڑھ گیا پھر بھی دھوتے ہیں کچھ بنایا ہو یا نہیں بنایا ہو پھر بھی دھوتے ہیں
دیکھا
ورنہ میں کون سا نیچے کھانا بنا رہی تھی میں وہ بھی
اب کب ہے انشاء اللہ آپ کی انگیجمنٹ
اب تو مجھے پرسوں ساس کر رہی تھی فون کیا کیا ہو گیا شفٹ اچھے سے میں نے ان کو ابھی کہا کی ابھی ایک دو مہینے لگیں گے تو ابھی ہم ایک ایک گھنٹہ دے رہے ہیں شام شام کو تو ابھی سامن پھیلا ہوا ہے میں نے سوچا ہم تھک گئے ہیں
اور کیا
تو ابھی ایسے ان کو بھی کہیں گے کہ ابھی ہم بزی ہی ہیں پھر دیکھیں گے کہ کیا کہیں گے وہ بھی اصل میں ابھی گھر کا کام کرے وہ وال سیلنگ کر رہے کچھ پینٹ وینٹ وغیرہ
اچھا
وہ بھی بھی بھی تو میں نے سوچا کہ وہ بھی فی الحال اپنا کام ختم کریں گے تب تک ہماری تھکان بھی دور ہو جائے گی
آ ان کی کاسٹ کیا ہے آپ کی سسرال والوں کی
میر میر میر
اچھا اچھا وہ میری طرح ہے
تو آپ لوگوں کی کیا کاسٹ ہے
ان کے بھی ہے نا
اچھا ٹھیک چلو ایک ہی خاندان میں ہم رہے میر کاسٹ میں
اور کیا
چلو اچھا یے بھی اچھا ہی ہے بلال کہتے ہیں ارحان
اچھا ٹھیک
ہمم
وہ ناند جو ہے وہ کیا کرتی ہے دونوں
ایک پڑھتی ہے ایٹتھ کلاس میں ہاں ہاں تو دوسری بٹک جاتی ہے بڑا تو یہی ہے نا
اچھا
یے مجھ سے یہی ایک دو سال بڑا ہے
ویری چھوٹا ہے یے مزبا کے جتنا
ہاں ہاں اس کے جتنا برابر
اچھا ٹھیک
آرا اس کو ہے اپریل میں رانی کو ہے جولائی میں سیم ایئر میں ایک
اچھا ٹھیک
ہاں دو سال مجھ سے بڑا ہے
ٹھیک ہو بڑا نہیں زیادہ چا
اور آپ کو لگتا ہے وہاں پے آپ
پڑھائی بھی کر رہا ہے گریجویشن کمپلیٹ کی تو ایسا ہی
میں بول رہی ہوں آپ کو وہاں پے اب آتا ہے یے حساب کتاب ہاں
ہمیں تو لگ ہی نہیں رہا ہے کی ہم نے شفٹ کیا ہے
سچ میں
قسم سے
تانگ مت ہوتے ہو وہاں پے
نہیں یہاں تو ٹائم ہی نہیں آتا ہے بیٹھنے کا تو تنگ کہاں سے ہو جائیں گے
ہاں ہوتا ہے لیکن اب یہاں پے بھی اندری ہوتے تھے لیکن پھر بھی اب مارکیٹ وارکیٹ تھا یہاں پے نزدیک تو
نہیں اچھا ہوا کی یہاں مارکٹ نزدیک نہیں یہاں بالکل اچھی شانتی ہے یہاں پے پیڑ پودے لگا کے شانتی ہے بہت نیچرل ہوا جیسی ہے ابھی اتنا اتنا اچھا موسم ہے یہاں تو فین کی نیڈ ہی نہیں ہوتی ہے بیچ بیچ میں
بالکل ٹھیک وہ تو اچھا ہے جاں پے گرمی سے جلتے ہیں ہم ابھی بھی فین چل رہا ہے
ہاں کیا کہے رہی ہیں
میں بول رہی ہوں ہمیں ابھی بھی فین چل رہا ہے ہاں
آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے
ہیلو
ہاں ہاں
میں بول رہی ہوں ہمیں ابھی بھی فین
نہیں مجھے بھی ابھی کچن میں فین چل رہا ہے اس لیے کہ کچن سوکھ جائے گا گیلا ہے نا
نہیں میں بول رہ ہوں یہاں پے ابھی بھی گارمی ہے
نہیں یہاں سے اچھی تازی ہوا ہے یہاں سے اصل میں پیچھے سایڈ میں پیڑ پودے لاگا کے ہے اور کچھ شاید ایپلز کا گارڈن بھی ہے پیچھے سے
اچھا
ہاں یہاں سے ہوا اچھی چل رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی ہوا ہو جائے یہاں سے اچھا موسم ہوتا ہے
یے اچھا ہوتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے ایسے میرے سسرال میں زیادہ ہے گرمی یہاں پے اتنی کہاں ہے ادھر جتنی وہاں ہے ہاں اور وہاں پے اسی لیے جاتا ہے انسان
ہم ہم بھی جب محدود نگر میں تھے ہمیں بھی لگتا تھا مطلب سیدھے آ سر پے ہے لیکن پھر جب ہم یہاں آئے نا ہمیں لاگ ہی نہیں رہا تھا کی بس تین چار دن یہاں بھی بہت زیادہ گرمی تھی
اچھا
تو پھر اس کے بعد کام ہو گئی
نہیں میرے سسرال میں اتنی کہاں ادھر جہاں جتنی میرے سسرال میں ادھر جیسے سیدھے آگ برستی ہے پتہ نہیں وہاں پہ میں نے وہ انکو پوچھا یہاں پہ کیوں اتنی گرمی ہے انہوں نے بولا یہاں پہ بائی پاس نزدیک ہے اسی لیے
یہ نا وہاں وہ مطلب چھوٹا مکان ہے
نہیں ہمیں بڑا مکان ہے وہ مطلب وہاں پہ میں بولریوں ماکان کو چھوڑو وہاں پہ باہر بھی گرمی ہے
نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے وہ جو آس پاس مطلب جو کھلا ہوتا
نہیں وہاں پہ گاؤں کھولا ہے نا وہاں پہ کہاں کھلا ہے
ہم بھی جہاں رہتے تھے وہاں پہ بھی ہمیں اتنی گرمی ہوتی تھی
پھر بھی وہ اچھا سا کھلا سا سائڈ وہ تھا نا چاروں طرح سے آپ کو کھڑکیاں تھی ہلو
پتا نہیں آپ کا کال کٹ کرونگی نہ
ہاں
اب دو منٹ کے بعد مطلب سیدھے کال کرنا مجھے کیونکہ مجھے یہ نیبر نا کال کرے پتہ نہیں اس کو کیا کیسے دو چار کالس کی مجھے
اچھا ٹھیک ہے مطلب اب کیا کرنا ہے مجھے فون کاٹ کے پہلے آپ کو بولوں گی
ہاں دو منٹ ویٹ کر دو منٹ کے بعد ہم نے پہیرے کے واسطے ہی کال کرنا
آپ مجھے مس کال دینا میں کروں گی آپ کو
ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے چلو چلو اللہ حافظ